ہلو سلام و علیکم باجی
ہاں ہلوس وعلیکم السلام باجی کیسی ہیں آپ
بس بس باجی میں تو ٹھیک ہوں آپ بتاؤ کیسی ہو کہاں تھی آج کل تو بڑی بزی ہو رکھی باجی آپ
ارے کیا بتائیں بچوں میں ٹائم ہی نہیں مل پاتا باجی بہت مصروف ہو گئے اس سمے ہم اور بتائیے آپ کیا کر رہی تھیں
اور بتائیگا باجی بڑی آواز کم ہو کے آ رہی ہے پتا نہیں سگنل ایشو ہوگا یا تو
ہاں یہ بارش کا موسم چل رہا ہے نا اس وجہ سے سنگل ایشو ہو سکتا ہے اور بتائیے گھر بھی سب ٹھیک ہے آپ کے
ہاں ہاں باجی یہ تو ہے اور بتاؤ کیا چل رہا ہے باجی آج کل کہاں وہ ہیں آپ تو بڑی بزی ہو رکھی ہو آج کل
نہیں نہیں بزی نہیں ہوں بہن میں تو ا بتا ہے کیا ہے کہ میرے ایک نا ہسبینڈ کے ایک فرینڈ آئے ہوئے تھے نہ وہ یہ پوسٹ آفس میں نا آر ڈی اکاؤنٹ کھولنے کو بول رہے تھے پیسے تو وہی میں اسکیم سمجھ رہی تھی ان سی تو میں سوچی کہ وہی اس کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ کیا یہ سیف ہے
نہ نہ یہ تو صحیح کر رہی ہو باجی دیکھو سیف ہے یہ تو آپ اچھا اچھا پیسے بچت کے لیے تو بہت اچھی بات ہے بازی
ہاں وہی سونچے تھے کچھ کر لیں تو کل کو کام ہی آئے گا وقت پریشانی میں ہاتھ میں رہتے ہیں پیسے تو سارے خرچ ہی ہو جاتے ہیں کچھ ایسا کر لیں گے نا تو اسی بہانے پیسے بارے میں لوگ ب بات ہی کر رہے تھے ک دن میں آپ کال ایا میں نے کہا چلو آپ سے بھی بتا دیتی ہوں آپ بھی کر لیجیے گا
ہاں میں نہ صحیح کیا بازی آپ نے یہ تو میں تو بازی آپ کو کیا بتاؤں چھوٹا چھوٹا سا میں تو جو بھی مطلب سونچتی رہتی ہوں ہے نا میں میں دیکھو اکاؤنٹ میں تو جمع نہیں کر پاتی ہوں باجی اب ہم لوگ مہیلیں ہیں آپ کو پتا تو ہے کبھی بچوں کے لیے کبھی کسی چیز کے لیے ضرورت پڑتی رہتی ہے بچے اسکول جا رہے ہیں کبھی ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے امی دے دو یہ کر دو تو ہے نا اس میں سب نکل ہی جاتے ہیں بازی
صحیح بول رہی ہو باجی آپ بلکل صحیح بول رہی ہو ہاتھ کے پیسے تو اتنی جلدی خرچے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کتنی جلدی ایک سے پندرہ تاریخ ہو جات کیوں پیسے خھت
اور باجی روزمرہ کی آپ کو کیا بتاؤ اتنے سارے خرچے ہوتے ہیں دیکھو بچے کبھی یہ دلا دو امی یہ دلا دو امی منا بھی نہ کی جاتی ہے ویسے تو دیکھو ہم جتنے بھی ہم سوچے تھے یار کم سے کم خرچہ کریں ہے نا میں پورا مہینہ ب ہٹانا ہوتا ہے بازی اور اتنا مہنگائی کا جمانہ ہے آج کل تو
صحیح بول رہی ہیں آپ مہنگائی تو بہت ہے اس ٹائم پہ اور کیا ہے نا کہ بچوں کی بھی خواہشیں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں نا بچوں کو آپ گھر سے باہر نکل نکل جاؤ برسات میں تو پانچ سو خرچ ہو سہورے خرچے ہو رہے
ہاں ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں بازی یہ تو بڑی مشکلات والی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل اتنا سارا خرچہ دیکھو کیا کہتے ہیں دودھ بھی آپ دیکھ وہ باجی کتنا مہنگا آ رہا ہے بزلی کا بل
مہنگا
پورا مہینہ بتانا اور اس ایسے خرچہ کرنا اور خرچ مطلب بچانا بہت مشکل کل ہو رکھا بازی
صحیح بول رہی ہیں باجی آپ ارے بجلی راشن سبزی لائٹ ہر چیز تو مہنگی ہے اور گرمیوں میں اے سی کو اور لگا پڑا ہے اس کو چلاؤ تو اور بل آت ا ہے تو پیسے تو بچ ہی نہیں پاتے ہیں اور ہمیں تو تھوڑے بہت پیسے بچا کر رکھنا چاہیے نا اپنی د دکھ مصیبت کے لیے دیکھو باجی پریشانی بت ا کر نہیں آتی ہے ہے نا کبھی بھی آ سکتی ہے اس لیے کچھ پیسے بچائیں گے نا تو کل کو ہمارے
بالکل بالکل یہ تو باجی آپ نے صحیح کہا میں تو دیکھو وہ نہ دیکھا کے ہماری پہلے جو م امیاں ہوا کرتی تھیں وہ کیائی کرتی تھی ان کے چاول کے ڈبے میں دیکھا نا پہلے تو کوئی ایسا وہ نہیں ہاں باجی ہمیں آج بھی یاد ہے ہماری امیاں چاول کے ڈبے میں پوٹلی بنا کے ڈال دیتی تھیں کبھی دال کے ڈبے میں ڈال دیتی تھیں ہے نا ان کو بچت کے لیے ان لوگوں سے سیکھا جائے تو ہم لوگوں کو بڑا ہوتا ہے وہ کر ان کاموں کو تو وہی نا کے جب ا ضرورت پڑتی تھی تو نکال کے بھی دیتی تھی
صحیح بول رہی ہیں باجی آپ ان کا نا وہ گلاک تھا ایک طرح کا اور ایمرجنسی فنڈ بھی تھا وہ ہے نا کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑے ہمیں ابو کو یا کسی کو نا تو وہ اپنے ایسا ماں پیسے میں نکال کے ہمیں دے دیا کرتی تھی اور پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے کب پیسے بچا کر رکھے ہیں پر امی لوگوں کی تو بات ہی نرالی تھی
بالکل باجی اب تو میں آپ کو کیا بتاؤں میرے شوہر مجھے مہینے کے دیتے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں یہاں بچاؤں لیکن اینڈ ٹائم پہ کیا ہو تا ہے باجی کبھی تو بچہ امی آج اسکول میں یہ ہو رہا ہے امی آج اسکول میں یہ ہو رہا ہے یا کوئی باجی مہمان آ جاتا ہے اب ممان آ گیا تو دیکھو اس کو ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں ا ک اس پہ بھی دینا پڑ تا ہے کوئی اشارا باہر سے منگانا یہ کرنا تو بازی کچھ بھی نہیں بچ پا تا ہے اتنا مہنگائی کا جو ہے دور ہو رکھا ہے کہ کچھ نہیں بتا سکتے
بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ مہمانوں کے آنے سے بھی اور بچوں کے اسکول میں اتنے نئے نئے خرچے اضاف اضافہ ہو جاتے ہیں کہ آپ بتائیں یہ پروجیکٹ میں پیسہ لگے گا آج وہاں پہ ٹرپ لے جا رہے ہیں آپ آج یہ شو ہے اسکول میں تو زبردست ی پیسے اسکول میں بھی بہت لگ جاتے ہیں اب انسان بچوں کو منا بھی نہیں کر پا تے ہیں بچے پھر بولتے ہیں ممی میرے دوست جا رہے ہیں میرے یہ دوست جا رہے ہیں آپ مجھے بھی جانے دو اب انسان بچوں کو کیسے منع کرے
وہی تو باجی بچوں کو پھر اب بتاؤ بچے کے جب دوست جا رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں تو بچہ کہ تا ہے تو پھر منا نا ہوتی باجی پھر میں ہم لوگ بھی سوچ لیے تھے اچھا چلو تم بھی چلے جاؤ ورنہ پھر بچہ دیکھو اپنا کتنا مایوش ہو کے بیٹھ جاتا ہے پھر وہی آتی ہے نا دیکھو کما س کس کے لے رہے ہیں جب ہمارے بچے خوش نہ ہو پائیں تو
بالکل صحیح بول رہی ہیں اپن بچے کی خوشی کے لیے تو سب نچھاور کر دیتے ہیں یہ ہے کہ لیکن
یہ تو ہے بی نہ مطلب وہ نہیں ہے آپ ہم نے دیکھا ہو ایک ٹائم تھا ہمارا جب ہمارے امی ابو ہمیں مارکیٹ لے جاتے تھے اگر ہم نے یہ کہا نا امی یہ دلا دو امی آپ کو وہاں ہمیں آنکھیں دکھا ا دیتی تھی تو ہماری ہمت نہ پڑتی تھی باجی کہ ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ دوبارہ کہ دیں اور آج بچے ہمارے اگر ہم انہیں بازار لے گئے نا بازی مال میں کچھ ٹوائز وغیرہ دیکھ گیا ا اور ہم نے انہیں نہ دلایا تو ہماری پوری گلی تو پتا چل جائے گا کہ آج کچھ بچے کو دلایا نہ ہے بچار تو آج کل کا تو
بلکل صحیح بول رہی ہے بے عزتی کرا دیتے ہیں بچے رو رو کے پوری بیزاتی کرا دے صحیح بول رہی ہیں زارا اپنی عزت چھپانے کے لیے تو دلا نہ ہی پڑے گا کیا کریں
میں کھانا پڑے گا اور پورا رستہ جو بولتے آئیں گے آپ نے یہ نہیں ڈلایا آپ ہمارے لیے یہ نہیں کر سکتے تو بازی جتنے بھی لوگ ہمیں رس ملیں گے سب کو پتا چل جائے گا آج کچھ دلایا ہے بچوں کو
صحیح بولی بولیں گے فلانی کی امی اب وہ کتنے اچھے ہیں وہ اپنے بچوں کو کتنا دلاتے ہیں میری اس فرینڈ کے امی ابو کتنے اچھے ہے ارے ہم ان کے کر کر کے نا ہمارے سارے پیسے انہیں میں خرچ کروا دیتے ہیں
یہی تو کہہ رہی ہوں بازی آج کل کے تو بچے بھی انہیں یہ کہہ دو نا چلو اج تمہیں کپڑے دلا لایں اگر ان سے یہ کہا جائے نا ایک ہی جوڑی لینے ہیں بس ایک ہی جوڑی دلائیں تو بازی پھیل جائیں گے وہاں امی میں تو یہ بھی لوں گا امی لوں کتنی آنکھیں دکھا لو اوپر سے کہہ دیں گے ایسے کیوں آنکھیں دکھا رہی ہو اممی بتاؤ دکاندار کیہ رہا ہمارے بازی دلا دو با
بالکل صحیح بول رہی ہیں بلکل اپ سہی بول رہی ہیں بلکل سہی بولراہی بچوں کو تو لے کر ہی نہ جائے خود ہی ان کی کے لیے ہاں بلکل ان کے لیے نا خود ہی لے کر آ جائے ان کو تو لے کر جانے لائق کی نہیں ہے بےعزتی کروا دیتے ہیں وہ شاپ کیپر کے سامنے ہماری
سچی بازی میرا تو اتنا بچہ میں کیا با تا ہوں باجار میں قدم رکھکے جاؤ اتنے کہنے لگۓ امی میرا جی گھبرا رہا ہے بتاؤ بازی مطلب جی گھبرا رہا ہے کچھ آئس کریم وغیرہ دلااؤ تب جا کے اس کا جی رکتا ہے
اور شام کو تو اور بچوں کی نئی نئی کھانے کی خواہشیں بڑھنے لگتی ہیں جہاں شام ہوتی ہے ممی چلو امی اب وہ پارک لے کر چلو پھر وہاں آئس کریم کھائیں گے کہیں سویٹ کون کھائیں گے کچھ نہ کچھ اسٹال لگے رہتے ہیں تو انہیں چاہیے کھانے کو اب کیا کریں انسان منا بھی تو نہیں کر پاتا اپنے بچوں کو
یہی تو بازی دماغ خراب کر دیتے ہیں بچے نی نہیں کبھی کہ برتھ ڈے پہ یا کیسے سوچ لو اچھا چلو آج نا ان کو لے کے چل رہے ہیں اب وہی ہے نا بازی کپڑے لاتے ہیں تو سوچتے ہیں جو بھی پرابلم ہوگی وہی ہے کرا دیں گے ہے نا پھر جھنجٹ رہتا ہے دوبارہ جانا پڑتا ہے لے کے وہ اتنے تو لے کے جاؤ ان کی پاس کرتے ہوتی ہیں مجھے یہ دلانا مجھے یہ دلانا مجھے یہ دی پوری ایک پرچی بنا کے رکھ لیتے ہیں
صحیح ہے ان کو ان کی جگہ ہے نا ان کے کپڑے لے کر چلے جاںے تو وہ بھی زیادہ بہتر رہے گا انہیں تو گھر پر ہی چھوڑ کر جائے
اپن اپنے کپڑے نکالتے ہیں ہم تو کچھ بھی پہن لیتے تھے آ گیا چلو امی نے دلا دیا اب تو ان کو آپ کو پتہ نہیں ہے میں یہ نہیں میں نہ فارمل کپڑے پہنوں گا میں کرتے پیجامے بنواؤں گا تو کرتے پیجامے میں بھی باجی تین چار طریقے کا کر دیتے پھر مجھے پٹھانی بنوانا تھا مجھے یہ بنوانا تھا بتاؤ
صحیح بول رہی ہیں ہمارے زمانے میں تو ہمارے امی ابو جو لا ہمیں دے دیتے تھے ہم چوپ چاپ خوش ہو کر اسے پہن لیتے تھے اور نئے کپڑے بھی نہیں بنوا دیتے تھے ہمارے امی اب
پہنتے ہے ہم نہا چاہ پانچ جوڑے میں ہی دس سال کا لیتے لیکن آج کل آجکے بچے تو بھاںی ہر مہینے پانچ جوڑے کپڑے بناتے ہیں
بالکل باجی تھوڑے سے اونچے بھی ہو گئے نا تو کہنے لگ جائیں گے امی اب یہ لگ رہا ہے اونچ اونچا ہو گیا اب نہیں آئے گا
صحیح بول رہی ہیں مگر کیا کرے انسان بچوں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی نہ نہیں کر پاتا لیکن پھر بھی ہمیں نا بچوں کی فضول خرچی پہ روک لگانی چاہیے تاکہ کچھ پیسے یہ ہمارے مستقبل کے لیے سیف ہو سکے
یہی تو ہے باجی کیا کرے چلو بازی میں آپ کو پھر بعد میں کال کروں گی
جی جی چلیے ٹھیک ہے باجی ہے نا اپنا خیال رکھیے گا
ٹھیک